ہچ
وعلیکم السلام سلام
ایسے ہی ہے لیکن آپ آپ کے بھی اتنے ٹائم لگتے ہیں نا پانچ گھنٹے ادھر لگتے ہیں تو میرے بھی ادھر سے یہاں آنے میں پانچ گھنٹے لگ
نہیں تو ہے نا آج تو بس ایک تو میں کہہ رہی ہوں کہ بالکل پیسنجرس ڈاؤن تھے مطلب بارہ ہی پیسینجرس تھے اتنے کوئی سفر کے دوران وہ بھی یاتری بھی اتنے نہیں تھے بھیڑ بھی کہیں اتنی تھی کہیں روک کی بھی نہیں تھی تو ہم مطلب پونے چھ بجے وہاں سے بس روانہ روانگی ہوئی ج اور پونے چھ بجے ہوئی تھی کہیں پہ بھی کوئی اسٹاپ پہ ایسے نہیں جیسے بیچ میں کوئی کوئی سوپاتے کہیں جیس کوئی خا جگہ روکی نہیں ایک جگہ روکی تھی پندرہ منٹ فکس پندرہ منٹ روکی تھی جس میں جس کو چائے ناشتہ پانی جو کرنا ہے کر لیا اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو بیٹھ تو اتنی بیس پچیس منٹ بھی ہوتی ہے اب تھے ہی بارہ لوگ تو بارہ لوگوں کو دینے میں ہوٹل والے کو بھی سمے کتنا ہی وقت ہی کتنا لگے گا
صحی فرما رہ
تو بس چائے دی مطلب سب نے چائے ناشتہ ہی کیا اور چائے ناشہ دس منٹ میں سب لوگ فری ہو گئے تو بیٹھ گئے واپس
نہیں فرمایا ہیلو
ہاں یہ بچے ہیں دیکھو شیتانیاں اتنی شیت انیہ کر اس کے مطلب وہ ایک پیٹ ڈاگ ہے اس کے اوپر سوار ہو رہے ہیں
ہ ہ ایسا ہی ہے بچوں کے تو بچوں کو تو کون سنبھالے ا تو گرمی کی چھٹیاں ہے تب تک کریں گے
ہاں مست ہے ان کی تو لگ ہی رہے گی آج مجھے دیکھ کے بولتے کہ آپ ہمیں لینے آئے ہو تو آپ ہم کو لینے متؤ آپ آپ بھی اگر رکنے آئے ہو تو تو باقی لینے آئے ہو تو آپ ہم کو لینے بتاؤ
صحی ہے نا
میاں بڑے بدماش ہے وہ بول رہے تھے آپ ما لےنے تو آ مز ہے آپ آؤ تو بھلے آؤ لیکن لینے مت آؤ
نہیں پرو رہے یہی ہے ان کے کیا ہے ان کے ماموں جان اچھے سے خیال رکھ رہے تھ تو مامی جان وغیرہ
ہاں نہیں اچھے سے بویا تو زیادہ لاڈ پیار سے سب اچھے سے
بچوں کو کیا چاہیے یہی چاہیے نا
ابھی دن کتنے کتنے ہو گئے اس میں تو دو سے تین بار پانچ پانچ کلو کی آئس کریم لا کے کھا چکے ہیں لوگ
ہاں وہ تو ہی ہوگا نا اور وہاں تو کھانے میں تو سب سے اپنے ادھر کا وہی ہے بیسٹ ہے
ہاں
ہوں بقعی کہیں نہیں ہو کھانے کا اتنا سوادشٹ نہیں ملتا تب وہاں اچھا ملتا
ہاں کھانے کا بھی س اچھا
میرے وہ موسی جان کی لڑکی ہے نا تو وہ بولتی رہتی ہے کہ مطلب ان کے ان کے شوہر کہ گورنمنٹ جابب ہے ٹیچر ہے اور وہ بھی ابھی اس کے بھی وہ ڈیلیوری وغیرہ ہوئ تو ان کے وہ سوہر زیادہ تر باہر ہی کھاتے تھے وہ پگنٹ تھی وہ باہر ہی کھاتے ہی تھے کیکہ ہمارے ادھر یوں باہر کھاتے نا تو بھی اچھا ملتا ہے کھانا
ہاں ہاں ہاں صحی ہے نہیں یہاں پہ ہوتا ہے میں ایک بار تو آپ کوئی ایسا نہیں ہوگا شنی روی کو تو شنیوار اور خاص کر کے شنیوار کیونکہ دوسرے دن سنڈے ہوتا ہے نا توشن ا شنی ار کے دن تو لوگ زد تر باہر کانا ہی پ پسند کرتے ہیں بےحد اور بہت ناشتہ بھی بہت لیتے ہیں صبح کا ناشتہ بھی بہت
ہوں وہ وہ کیا بولتے ہیں کہ یہ ناس ایسے کرتے جے کھا کا رہے ہو نا ویسے چائے کے سھ م
ہاں بہت چائے کا بہت زیادہ کریز ہے یہاں پہ بتاپ بہت زیادہچ چائے اور چائے کے ساتھ ناشتہ بھی ہے زیادہ
اور ناشہ تو ان کے وہ گھر پہ بھی بناتے ہیں ان وہ
ہاں بہت بھاری بڑکمنا صی
ہ کھانا بھی ان کا ایسا ایا رہتا ہے دو سبزیاں تو ہوتی ہی ہوتی ہے دال بھات بھی ہوتے ہیں اور ان کی روٹییا ایسی ہوتی کہ ایسے مطلب پتلی اتنی پتلی ایک کوا میں اپنے آ جائے
ہاں صحیح ہے
ہاں اتنی پتلی پتلی سی بالکل پاپڑ جیسی ہوتی ہے روٹیاں بھی
ہوں
ج تو پر کھان تو ساادشٹ ہو
ہاں تازہ سواد میں تو دیکھو ہوتا ہے ہاں میں یہاں سے وہاں آئی تھی نا مجھے وہاں کا بے رنگ بے سواد کھانا لگتا تھا اور ان کے طریقے بھی بہت خراب لگتا ے صبح مطلب کچھ کچھ نہیں کب تک کچھ نہیں اور پھر شام کو بھی بس ایسے ہی روکھا سکھا ایک بار دو بار ہو گیا میرے کو تو میرے کو تو کنٹا لا تھا میں نے تو ایسا کھانا بھی نہیں کایا ہوا تھا پھر بھی وہ دھیرے دھیرے ایڈجسٹ میں نے
اپنا تو یہ اپنے ادھر کا ایریا تو ایسے ہے کہ پیٹ بھرنا ہے صرف
ہوں
ایسا ہی ہے بس باقی کوئی وہاں تو وہ شوق سے کھاتے ہیں ان کے ابھی آم کا وہ رس
ہاں روز
روز رہتی
ابھی ہم ہم بھی ہم ریلائنس اسمارٹ جا کے آئے تو ہم ساریے شاپنگ کر کے آئے اور جو سب کچھ ووست کھانے پینے کا ہی لینے گئے تھے سب کھانے پینے کا ہی سامان لے کے آئے
ان کے وہاں ہم کا راس اپنے تو بولتے ہیں گھوم بڑیا ہو جاتا یہ ہو جاتے اتنے آم کھاتے تھ لیکن اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا کیسے کھاتے ہیں نا یہ لوگ تو نہیں ہوتے پانی میں رات بھر بھگو کے لوگ
ہاں ہاں تو اسی کہ آم کی تاثیر ہے نا تھوڑی گرم ہوتی ہے ہاں یہ بات بالکل صحیح فرمائی آپ نے کہ آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے نا تو اس کو ٹھنڈے پانی میں مطلب وسے بگو کے رکھو اور پھر اس کا
جب لائے تب اسی میں پانی میں ڈال کے رکھ دو دوسرے دن ان کو واپس
ہاں ہم لوگ ہم لوگ بھی اب ابھی ایسے کرتے ہیں ابھی جیسے پانی میں ڈال کے رکھ دیا اب کھانا تو کب سے کھا لیا اور پھر جؤ اور نام کو تو سو وہ کھاؤ وہ بھی ہے طریق سے وہی پانی م ڈال کے پ ھاک
تو ان کے بھی وہ شوہر آتے ہیں نا ہمارے ادھر ہماری سائڈ میں آ تو ان کو یہ روٹیاں وغیرہ چوٹنی ہوتی ہے ان کی روٹی الگ چاہیے ان کو
ھمم ھممم
ان کا بیلن بھی وہ ایسا سی رہتا وچ رو روٹیاں بھی پتلی سی بنتی ہے اور یہ موٹی روٹیاں کھا ہی نہیں سکتے وہ بولتے کیا پت ہے ان کے ڈائجیشن خراب ہو جاتا ہے کیا تو ان کا کھانا بالکل پل الگ ہوتا ہے وہ بول رہے ہیں یہاں آتے تو ان کو سوٹ ہو
بالکل صی ہے
اور دال بھات تو روز ہی نہ ہوتی ہو ہے پھر ایک سبزی اور ہوتی ہے پھر سلاد دروج ہوتے ہی ان ٹھیک ہے
صحی ہے
ہوں اور کٹی چاس وغیرہ یہ بھی ہوتی ہے
ہوں دہ لس صی صحیح ہے
تو میں تو یہ سوچوں یہ روز کی دو سبزیاں کیسے بناتے ہیں روز کی دو سبزی بنانی اپنے کو تو یا ایک سبزی یاد نہیں آتی فی مت
نہیں تو اتنی اتنی سی اتنی زیادہ کوانٹی کم ہوتی ہے نا کم کم کوانٹٹی کی زیادہ دو بن جاتی ہے
ہوں کھاتے ہو تو وہ سبزیاں تو کم ہی کھاتے ہیں اس میں یہ بھی رہتا نا ان کے تو کہ ہاں وہد کی میں دال بات ان کا فکس دال بات تو فکس رہتے ہی ہے ان کے تو
پاپڑ
ھمم نہیں وہ کھانے میں بہت ماہر ہوتے اتنا کھاتے اتنا کھا کھا کے پت نہیں ہ کھانے میں تو بہت ہی ان کا
ہوتا ہے ہوتا ہے
ہ سب میں میٹھا فن زیادہ رہتا
ہاں میٹھا پن ہوتا ہے دالیں بھی اور کڑیوں میں بھی سارے پکوان الگ ہی ہوتے تے ہیں آ کہ
وہ بناتے ہیں نا گوار پھلی والی ڈوکل وہ بھی وہ بھی بن تھا ٹھ
ہاں
ان کے سب وہ ا اپن اپنے ادھر تو ایسا کچھ نہیں پکاتے اپن
ہاں صحی اپنے تو سمپل نہیں پر ہے نا ہے اپنے ادھر بھی بس اپنے گھر کے
ماحول سے یا ماحول سے ڈیپینڈ کرتا ہے یوں صحت کا بھی گجراتی لوگ بہت خیال رکھتے ہیں ٹائم ٹو ٹم چیک اپ کروانا کرنا
ہوں صحت کی کثرت وغیرہ کرنا وغیرہ وہ سب چیز پہ اللرٹ رہنا
ہوں ہوں ہمارے تومی جان کے جتنے بھی رشتے دار ہیں نا وہ سب ادھر کے ہی ہے میرے امی جان کے م پورے ادھر کے یہ میرے نانی جان نانی جان کا پورا ادھر دریے
ہوں ہوں
ہاں ج
بالکل صحیح فرما رہے اور ادھر والا ادھر کا مطلب رہنا سہنا سب کچھ مطلب کھان پان سب کچھ اچھا ہے
ہوں ہوں
سب ملب مطلب طریقے سے
ہوں طریقے سے ایسے نہیں رہتا ہے
ہوں ایک مطلب وہ کہتے
اور ان کے ان کے کام کرنے کے لیے ایک جھاڑو پوچھے وال مطلب برتن جھاڑو والی تھا فکس ہے ان کے ہاں ان کے گھر میں بھی تی ہے سب کے گھر میں آتی وہ ہمارے ادھر رہتے ہیں ان کے حساب کے اور ہماراری خالا جان ہے نا وہ یہاں پالن پ سائڈ میں رہتے تھے تو میں گئی تھی ان جا وہ ٹیچر ہے گورنمنٹ ٹھیک ہے ان کا گھر دیکھاؤ نا اتنا است وست اور برتن تو مطلب تین تین چار چار مطلب ایک ہی برتن چار جوڑی لگا کے رکھتے تھے وہ برتن اتنے اکٹھے کرتے تھے بس ایک تھوڑا سا کیا خراب تھوڑا سا کیا خراب اور وہ دھونے والی آ جاتی ت تے ہاں ا اور ان کہ یہ گجاتی کے گھر میں برتن کتنے ہوتے اور اچھی اچھی وورائٹی کے ہوتے برتن بھی ورائٹی بھی بہت اچھی اچھی اچھی رہتی ہے ان کے برتنوں کی
ہ صحیح فرما رہے آپ چلو تو
چلو ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ